السلام علیکم ایان کیا حال ہے
وعلیکم السلام حمزہ الحمد للہ سب ٹھیک تو سنا کیا چل رہا ہے
بس یار جم سے آیا ہوں آج سوچا اسپورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ویسے تے فیور اسپورٹ کون سا ہے وہاں سے شور آ رہا ہے ہیلو
میرے لیے تو کرکٹ میرے لیے تو کرکٹ ون ہے نمبر ون ہے بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں اور کھیل بھی رہا ہوں تیرا فیوریٹ
مجھے کرکٹ بہت پسند ہے لیکن فٹ بال بھی کافی اچھا لگتا ہے دونوں گیمس کا اپنا الگ مھ الگ ہی مزہ
بالکل صحی حمزہ کرکٹ انڈیا اور پاکستان میں صرف ایک گیم نہیں ایک اموشن ہے جب انڈیا پاکستان میچ ہوتا ہے تو پورا گھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے
ہاں بھائی اس دن روڈس بھی خالی لگتی ہے ہر اوور پر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ایک وکٹ گرتی ہے سب چلانے لگتے ہیں
ہاں حمزہ بھائی اور جب سکس لگتا ہے تو پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے کرکٹ پیشنس بھی سکھاتا ہے اور ٹیم ورک بھی
فٹ بال بھی ٹیم ورک کا بیسٹ اگزامپل ہے اگر ایک پلیئر سیلفش ہو جائے تو پوری ٹیم کو نقصان ہوتا ہے
ویسے تجھے لگتا ہے اسپورٹس صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے
نہیں بالکل نہیں اسپورٹس سے باڈی فٹ رہتی ہے ڈسپلن آتا ہے اور کانفیڈینس بھی انکریز ہوتا ہے
ہاں حمزاہ بھائی صحیح کہا تو نے میں بھی یہی مانتا ہوں جو لوگ روز کوئی نہ کوئی اسپورٹس کھیلتے ہیں ان کی ہیلتھ جنرلی اچھی رہتی ہے
بالکل رننگ جمپنگ اور فزیکل ایکٹیویٹی سے ہارٹ اسٹرانگ ہوتا ہے اور اسٹیمنا بھی امپروو ہوتا ہے
اور صرف باڈی ہی نہیں مائنڈ بھی فریش رہتا ہے جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو اسٹریس کم ہو جاتا ہے
اسکول میں بھی اسپورٹس پیریڈ سب سے فیوریٹ ہوتا تھا
ہاں سب کلاس کے بعد جب اسپورٹس پیریڈ آتا تھا تو سب اسٹوڈنٹس ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے
تجھے یاد ہے جب ہم تجھے یاد ہے جب ہم گراؤ آ سے آرام
ف
تجھے یاد ہے جب ہم گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے تھے اور فٹ بال کسی کے گھر چلی جاتی تھی
ہاں بھائی ہاں بھائی پھر سب ایک دوسرے کو بولتے تھے تو جاکیلاا
ہوں اور اگر بال کھو جاتی تھی تو سب مل کے پیسے کلیکٹ کرتے نئی کر کے نئی بال خریدتے تھے
یہی تو اسپورٹس کا اصلی مزہ ہے دوست بھی اسٹرانگ ہوتی تھی
ای اسپٹ م شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے
ویسے اسپورٹس مینشپ کا مطلب میرے حساب سے ہانسٹ آنیسٹلی گیم کھیلنا رولس فالو کرنا اور اپوننٹ کی ریسپیکٹ کرنا
بالکل صحیح کہا آپ نے جیتنا ضروری ہے لیکن عزت کے ساتھ جیتنے اور ہار اور ہار کے ہار کو ایکسیپٹ کرنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے
کہ لوگ ہارنے کے بعد غصہ کرتے ہیں کئی لوگ ہارنے کے بعد غصہ کرتے ہے یا چیٹنگ کرتے ہیں یہ بالکل بھی غلط یہ بالکل غلط ہے
ہاں ریئل پلیئر جو اصلی صحیح پلیئر ہوتے ہیں بہت اچھے پلیئر وہی ہوتے ہے جو جیت میں حنبل اور ہار میں پیشنس رکھتے ہیں
تیرا فیوریٹ کرکٹر کون سا ہے
مجھے فیوریٹ کرکٹر ہے شعیب اختر ان کی مجھے بالنگ اور ان کی فٹنس بہت زیادہ پسند ہے تیرہ
میرا تو مجھے بھی وراٹ کوہلی پسند ہے اس کی ڈیڈیکیشن اینڈ ہارڈ ورک انسپائر کرتا ہے
فٹ بال میں فیوریٹ پلیئر کون سا ہے
میرا تو کرسٹییاانو روونالڈو آ اس کی ڈسپلن اور امیزنگ فٹنس ہے
مجھے بھی تو رونالڈو ہی ہے رونالڈو اور میسی کا ڈبیٹ تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے
بالکل دونوں لیجنڈس ہے اور دونوں نے فٹ بال کو اچھا کچھ دیا ہے بہت کچھ دیا ہے بہت اچھا کچھ دیا ہے
اسپورٹس کا ایک اور بینیفٹ ہے کہ یہ ہمیں ٹائم مینیجرمٹ سکھاتا ہے
کیسے
اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسپورٹس بھی کرتا ہے کرتا ہے اور پڑھائی بھی کرتا ہے تو اس کو اپنا شیڈیول پراپرلی مینیج کرنا پڑتا ہے
یہ بات صحیح ہے اس کی وجہ سے ڈسپلن ڈیولپ ہوتا ہے حمزہ بھائی
یہ بھی صح بولا د اسپورٹ اسپورٹس لیڈر شپ بھی سکھاتی ہے کیپٹن بننا ایزی نہیں ہوتا
س صحیح بات ہے حمزہ بھائی کیپٹن کو پوری ٹیم کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اور صحیح ڈسیژن لینا پڑتا ہے
بالکل بالکل بالکل اسی وجہ سے اسپورٹس لائف کے لیے بھی یوزفل ہوتا ہے
ویسے انڈور اسپورٹس بھی امپورٹنٹ ہے
ہاں چیس ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن جیسے گیمس بھی کافی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں
چیسٹ سے تھنکنگ پاور امپروو ہوتی ہے
اور بیڈمنٹن کی اسپیڈ اور ریفلیکس امپروو ہوتے ہیں
آؤٹ ڈور اسپورٹس کی بھی اپنی امپورٹنس ہے فریش ایئر ملتی ہے اور ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے
آج کل پرابلم یہ ہے کہ بچے موبائل گیم زیادہ کھیلتے ہیں اور آؤٹ ڈور س اسپورٹس کام
ہاں اس وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے
اگر روز صرف ایک گھنٹہ بھی آؤٹ ڈور گیم کھیلے تو ہیلتھ بیٹر ہو سکتی ہے
ہاں حمزہ بھائی میں بھی یہی ریکمنڈ کرتا ہوں
اسپورٹس ہمیں ٹیم ورکس ٹیم ورک کے ساتھ کمیونیکیشن بھی سکھاتا ہے
بالکل کرکٹ میں اگر پلیئر آپس میں کمیونکیٹ نہ کریں تو رن آؤٹ ہونے کے کا چانس بڑھ جاتا ہے
فٹ بال میں بھی پاسنگ اور کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے
اولمپکس دیکھنا پسند ہے
بہت وہاں دنیا کے بیسٹ ایتھلیٹس کمپیٹ کرتے ہیں
جب اپنی کم کنٹری کا پلیئر میڈل جیتتا ہے تو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے
ہاں وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے دیش کے لیے میں کھیلتا ہے
اسپورٹس سے رسپیکٹ ملتی ہے اور کیرییئر بھی بن سکتا ہے
بالکل لیکن اس کے لئے ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی ضروری ہے
ٹیلنٹ امپورٹنٹ ہے لیکن محنت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے
سچ کہا ڈیلی پریکٹس کی کے بنا کوئی چیمپئن نہیں بنتا
کوچز کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے
ہاں کو صرف ٹیکنکس نہیں سکھاتے کانفیڈنس بھی دیتے ہیں
فیملی سپورٹ بھی ایکوول امپورٹنٹ ہے
اگر فیملی انکریج کرے تو پلیئر اور موٹیویٹ فیل کرتا ہے
اسپورٹس انجریز بھی ہوتی ہے اس لیے پراپر پر وارم اپ اور اسٹریچنگ ضروری ہے
بالکل سیف کی پہلی پرفارمنس بعد میں
ہیلدی ڈائٹ بھی امپورٹنٹ ہے نا حمزا بھائی
ہاں پروٹین فروٹس ویجیٹیبل اور سفیشنٹ ووٹر باڈی کو ایک ایکٹیو کر رکھتے ہیں
اور پراپر سلیپ بھی ضروری ہے ریکوری کے بنا پرفار پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی
اور پروفیشنل ایتھلیٹ بھی اپنے سلیپ اور ڈائٹ کو بہت دھیان رکھتے ہیں
مجھے لگتا ہے ہر اسکول میں اسپورٹس کو ایکول امپورٹینس مل ملنی چاہیے
میں بھی ایگری کرتا ہوں صرف بک ہی نہیں اسپورٹس بھی بک ہی نہیں ہے اسپورٹس بھی ایجوکیشن کا امپٹ پارٹ ہے
ہاں اسی سوچ سے لائف میں بھی سکسیس ملتی ہے
اور سب سے بڑی بات اسپورٹس کبھی جو اپنا کلنے
بالکل ہر میچ ایک نیا لیسن دیتا ہے
اگر آج ہار گئے تو کل اور محنت کر کے جیت سکتے ہیں
صحیح بات ہے صحیح بات ہے حمزہ بھائی
تو فائنل کل کے لیے کیا ہے
میرے حساب سے اسپورٹس صرف ایک گیم نہیں بلکہ ہیلدی لائف سٹائل اور اسٹرانگ پرسنالٹی بنانے کا بیسٹ طریقہ ہے
اور میں میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ اسپورٹس ہمیں آونیسٹی رسپیکٹ ٹیم ورک اور ڈسپلن سکھاتی سکھاتے ہیں
چاہے کرکٹ ہو فٹ بال ہو ہاکی ہو بیڈمنٹن یا کوئی اور گیم ہر سپوٹ کا اپنا امپورٹنس ہے
ہاں بالکل اس لیے ہر اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے ساتھ کسی نہ کسی اسپورٹ میں ضرور پارٹسپیٹ کرنا چاہیے
میں تو اس سے بہت ایگری کرتا ہوں چلو اب اب اتنی اسپورٹس کی بات ہو گئی تو چلتے ہیں گراؤنڈ اور تھوڑا کرکٹ کھیلتے ہیں
ہاں ہاں ہاں ڈن بیٹ اور بال لے آتا ہوں آج دیکھتے ہیں کون جیتے گا حمزہ بھائی
ا چلو ٹھیک ہے چیلنج میں نے ایکسپٹ کر ہی دیا
تو میں کتنے بجے گراؤنڈ میں پہنچوں
آپ پہنچو لگ بھگ دس چالیس تک
ٹھیک ہے میں تم تیار رہو وارم اپ اور اسٹریچنگ برابر کرو میں بھی وارم اپ اور اسٹریچنگ کرتا ہوں تو میں آ جاتا ہم آپ کے پاس کھیلنے ہم گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں
تھوڑا فریش کر کے ایک باتھ روم ا میں فریش ہو جاؤ گا تو پھر وارم اپ اور اسٹریچنگ کروں گا پھر ا رہا ہوں میں لوٹ پے
کرتے ہیں چلو گیم شروع کرتے ہیں اللہ حافظ
ایک منٹ ایک منٹ ایسے ہےنا
اللہ حافظ
مطلب اب گراؤنڈ میں ہی ملے گیا
اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ